بھائی جان
السلام علیکم
اور بتائیے نا بھائی جان امی جان امی جان لوگ کیسے ہیں اپ کیسے ہیں بھائی
سب خیریت ہے بھائی جان
اور بھائی جان کھانا کھا لیا بھائی جان
ہاں کھا لیے بھائی جان
ہاں بھائی جان میرا بھی سب خیریت ہے امید سب ٹھیک ہے بھائی جان دھوپ بھائی جان بہت گھوگ رہا ہے وہی امی جان کا تھوڑا تربیت خراب ہو گیا تھا دعوی میں لا کر دیے ہیں تو اب ٹھیک ہے خیریت سے بھی سلام کر رہی ہے جن
چلیے ٹھیک ہے امی جان ٹھیک ہے نا
جی بھائی جان اور بتائیے نا کھانا بنا مطلب کیا کیا کھائیں جی
کھانا میں کھانے میں کھائے ہیں چکن ہنسی کا اور چاول سلاد یہی کھائے ہیں آپ کیا کھائے ہیں بھائی
ہم کھائے ہیں آج بریانی کھائے ہیں بھائی جان اور پھر سلاد تھا اس میں کھیرا کا سلاد تھا پھر چکندر تھا اس میں پھر پودینہ تھا پودینہ جو پتا ہوتا ہے اس کا تھا پھر گاجر تھا پھر نیمبو تھا اس میں پھر ہری مرچ تھی بھائی جان اور پھر آم کا جو چٹنی ہوتا ہے وہ تھا اس میں بھی پودینہ تھا ہری مرچ تھی اور سینھا نمک تھا جیرا تھا اس میں
آم کا جوس بانے آتا ہے ب ائی جان
جی بھائی جن آم کا جوس بھی بنانے آتا ہے آم کا چٹنی بھی بنانے آتا ہے
کیسے بنایا جاتا ہے تھوڑا بتائیے گا
جی باغوانی جا کر پہلے آم توڑ کر اچھے سے اس کو دھو لینا ہے اور اس کے بعد ایک ڈگچی میں پانی لے کر اور آم کو اچھے سے ابال کر اور ہاتھ سے مطلب ا اس کو ملا کر اور جتنا مطلب ماترا میں بنانا ہے آپ کا وہ سربت اتنا ماترا میں پانی لے کر اور آم کو اسی میں مطلب ملایا ہوا آم کو اسی میں ڈال بس بن گیا بھائی جان آب کا آم رس
چلیے ٹھیک
یہ آم رض جو ہوتا ہے نا بائی جان دھوپ سے بہت راحت دیتا ہے بھائی جان سمجھے
ہوں سی بول رہ ہیں کر رہے ہیں بھائی جان آپ کو چاہ بنانےتا ہے چائے
جی بھائی جان چائے تو بنانے آتا ہے بھائی جان اور وہ پانی والا چائے نیمبو والا چائے بھی آ جاتا ہے بنانے پھر دودھ والا چائے بھی آتا ہے بنانے پھر کافی بھی آ جاتا ہے بنانے بھ
تو کیسے بنایا جاتا ہوتا ہے تھوڑا بتائیے گا
جی بھائی جان پانی جتنا بنانا ہے چائے اتنا ماترا میں پانی لے لیجے پھر اس میں ماترا سے چائے پتی رکھ دینا ہے پھر اچھے سے مطلب اس کو بال دینا اور صحی ماترا میں چ چینی بھی اتنا ہی رکھنا ہے پھر اچھے سے اس کو ابال کر بن گیا چاہے اس میں نیمبو ڈال دیجے
چلیے ٹھیک ہے
اور اس کے بعد دودھ والا چائے بھی بنتا ہے ویسے ہی اور کافی بھی لگ بھگ ویسے ہی بن جاتا ہے بھائی آپ کو آ جاتا ہے بنانے بھائی جن چائے
ہاں بھائی ج ن آ جاتا ہے
اور کھانا میں کیا کیا بنا لیتے ہیں بھائی جان آپ
کھانا میں ہم چاول بنا لیتے ہیں دال بنا لیتے ہیں سبزی بنا لیتے ہیں سبزی میں ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں ہم آلو کا سبزی گوبھی کا سبزی بھنڈی کا سبزی پرول کا سبزی لوکی کا سب سبزی چگنی کا سبزی چڑا کا سبزی اور بھی کریلا کا سبزی بہت طرح کا سبزی ہم بنا لیتے ہیں اور روٹی روٹی روٹی میں تھوڑا مطلب پکا لیتے ہیں لیکن تھوڑا وہ روٹی جل جاتا ہے کبھی کار
جی بھائی جان سیدھا کویے نا آپ کو بنانے نہیں آتا ہے روٹی
آپ کو آتا ہے بنانے
جی بھائی جناتا ہے ہم کو بن
آتا ہے ک سے منایا جاتا ہے بتائیے تو
آٹا سن کے بھائی ج اور اس کے بعد اچے سے اس کو مطلب ملا کر ہات سے سمجھے
ہاں
اور گول گول بیل کر اور آج مت مطلب وہیں تو پلنا آنا چاہیے ن تو نہیں آئے گا بنانے وہ اسی کے لیے تو آپ کو بولے ہیں کہ آپ کو بنانے نہیں آتا ہے
آپ کو بنانے بتائیے نا کیسے بنتا ہے تو بتائیے
جی بھائی جان بتا رہے ہیں وہی ن بتا رہے تو گول والا اچھے سے بیل لیجیے اور اس کے اس کے بعد اچھے سے اس کو اٹھا کر اور تاوا پہ رکھ دیجے اور پھر مطلب جی بھائی جان روٹی ٹی کو اٹا کر چ چکلا کو بلنا کو نہیں اور اس کو تاوا پہ رکھ دینا ہے اور دس سیکنڈ کے بعد پھر پلٹ دینا ہے ایک سائیڈ کا اور پھر دس سیکنڈ کے بعد پلٹ دینا ہے مطلب کچا نہیں رہنا چاہیے اور دوسرا روٹی اوپر رکھ کے اور اچھے سے پلا کر نکال دینا ہے ویسے بن گیا روٹی
بن گیا بہت جلدی بنا دیتے ہیں آپ
جی بھائی جان بہت جلدی نہیں بھائی جان آپ کھائے ہیں میرا بنایا ہوئے روٹی
کھایا تو ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اگر روڈی کھا کر
اپ تو کھیا ہی نہیں ہے بھائی جان میرے آج کل روٹی ابھی
ایسے کبھی آئیں گے مصروف ہو کر آپ کے گھر تو آپ کے ہاتھ کا روٹی ضرور
ضرور ضرور بھائی جان آ اتنا جھوٹ مات بولا کیجیے بھائی جان
چلیے سبزی تو بنا ہی لیتے ہیں
جی بھائی جانس سبزی وبزی سب بنا لیتے ہیں آپ آئیے نا بڑیا سے ویوستھا کریں گے بھائی جان دورا پ بیٹھے ہےیکے بڑھیا سے ویوستھا ہوگا انشاء اللہ آپ کا وہ ووستھا کریں گے جی بائی جان لوکی
کتنا بڑ کے کھاتے ہیں
جی بھائی جان میرا جتنا بڑا ہے اتنا بڑھ کر آپ کو کھلائیں گے آئیے نا آپ پہلے سگے بائی جان لوکی بہت اچھا سے مطلب بناتے ہیں بھی ہے اس کو کاٹ کے لوکی پھر اچھے سے بھون لیتے ہیں پیاز کو اور اس میں لوکی کاٹا ہوا ڈال کر اور اس میں لہسن بھی ڈالا جاتا ہے بھ جن
چھیل کے کھاتے کے بھی نہیںھی چلے
جی بھ جان چھیلا چھیل کر کاٹا جاتا ہے س سنیے نا بھ جان پہلے اور اس میں مطلب اچھے سے بھون کر اور تب اس کو اچھے سے مطلب س سیج جاتا ہے جب ہو جاتا ہے اگل جاتا ہے تو سبزی بن گیا لوکی کا بہت آسان ہوتا ہے بھائی جن سے
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جان لوکی کا سبزی بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کچھ نہیں کرنا اور
سھ رہے ہیں بائی
ہاں تو کریلا کا سبزی تو کھاتے ہوں گے بھائی جان
جی بھ جن کریلا کا سبزی ہم سب چیز کا سبزی کاتے ہیں بھ جان سمج
ا کاروار نہیں لگتا ہے
کارواں لگتا ہے کارواں تو وہ لگے گا ہی بائی جان کو وہ بنا ہی ایسے پراکرتک نے اسے ایسا ہی بنایا ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے نا بھائی جان وہ ہمیشہ کڑوا ہی لگتی ہے چاہے وہ بات ہو یا سبزی ہو
تو آپ کے دروازے پر جو آم کا پے ہے وہ پڑا ہے کہ نہیں بھائی جان
جی بھائی جان کافی اچھے بڑھیا پڑا ہے بھائی جان
تو کھلائیے ہمیں بھی کبھی
ابھی کانچا ہے تو آپ کیسے کھائیے گا بھائی ج نا سوستھ ہو جائیے گا کھائیے گا تو ہاں اس کو آم رس بنا کے کھا سکتے ہیں جیسے کہ ہم بتائے بھی ہیں آمرس بنانا
ہوں
اور بتائیے نا بھائی جان کو کہیں گھومنے کا سوچ رہے ہے کہ نہیں بھ جن
سوچ تو رہے ہیں
کہاں جائیے گا گھومنے بھائیان
گووا گووا چلنے کی ہاں ضرور چلیے گا ساتھ ہی
جی بھائی جان ضرور چلیں گے اور وہاں پہ مطلب بتائیے نا کیا کیا مطلب اس کے بارے میں کچھ
گووا کے بارے میں ایک ہی تو اچھا ہم جانتے ہیں کہ وہاں کا بیچ بہت سندر ہے اور اس سے بھی سندر لڑکی ہے
اچھا ہم بھی وہی بولنے والے تھے بھائی جن لڑکیاں دیکھیے سندر اس لیے ہے کیونک سوباؤ وہ سب کا اچھا ہوتا ہے مانا نہیں کرتی ہے کسی کام کو لے کر نہیں بھائی جن
ہ بالکل مانا نہیں کرتی ہے وہ
نہ نہیں کرتی ہے بھائی جان بہت اچھی ہوتی ہے گاؤں کی لڑکیوں کی اپیکھا وہاں کی لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہے بھائی جان مطلب اور وہاں کا سمندر بھی کافی اچھا ہے بھائی جن اس کا کھارا پانی جو ہوتا ہوتا ہے وہ نیلا ہوتا سمجھے اور کیا سمجھ چک چا چل
ہ صحی کہہ رہے ہیں بھائی جان
اور تو مطلب کررتی پیر پودے ہیں وہاں پہ سوچھ ہا آتی ہے بھ جان
ہاں صحی کہہ رہے ہیں بھائی جان بہت سوچھ آوا ہے وہاں پہ اور وہاں کے گھر جو بنے ہوتے بہت ہی مطلب سندر سندر گھر
جی بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان ہم کو تو بھائی جان من ہے گھومنے کا منالی اور شملا سمجھے
ہوں
جی شملا جو ہے وہ ابھی تو گرمی کا موسم چل رہا ہے تو سوچے ہیں شملہ جانے کے لیے وہاں پہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی مطلب سب چیز رہتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہتی ہے برف گرتی ہے اوپر سے نہیں بھائی
ہاں بائی جانس طح کہہ رہے ہیں وہاں پہ بہت اچھا
جی پہاڑی ایریا ہے پہاڑ کے بغل سے سے روڈ بھی نکلتے ہیں وہاں پہ ہرن بھی دکھائی دیتا ہے کافی گھنا گھنا جنگل بھی ہے بھائی جان اور پراکرتک پیڑ پودے بہت زیادہ ہے وہاں پہ کئی طرح کی پیڑ پودوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہے نا بھائی جن اور اور جانوروں کی بھی جی بھائی جان شام کو
بولیے
اور جانوروں کی بھی پرجاتیا کافی مطلب پائی جاتی ہے وہاں پہ جیسے ا مطلب لنگور ہوتا ہے نا وہ بڑا بڑا جس کا د دوم بڑا بڑا ہوتا ہے اس کا بھی پرجاتی بہت پایا جاتا ہے ٹ والا ہوتا ہے اب بڑا بڑا بلا یہ ہوتا ہے بھائی جان ہم ایک بار گئے تھے نا وہاں پہ شملہ تو ہم کو ہم کو دے کر اور میرے بیگ میں کچھ سامان تھا چھین کے بھاگ گیا تو کچھ لوگ وہاں کے بولے اسھانی لوگ جو تھے وہاں کے لوگ بولے کہ اس کو مطلب ا فروٹی خرید کے اور پھینکا جاتا ہے نا تو وہ سامان پھینک دیتا ہے تو وسے ہی کیے تو سامان دیا بتائیے کتنا مطلب بدماش بندر تھا وہ
چلیے ٹھیک ہے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا
مل کے نہیں بھائی ج بقی
باتیں کر کے بہت اچھا لگا
اللہ حافظ بائی جان
پچیس بائیس
ہمیں ابو کو بھی بول دیجے گا آاپس چلیے